ہلو وعلیکم السلام افری کو
ہلو
جی شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں میں بھی ٹھیک اچھے سے گھر میں سب ٹھیک
بس الحمد للہ آپ کے گھر میں سے بھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کہاں سے ہو
میں یو پی سے اور آپ
نہ کشمیر سے
اچھا ٹھیک
ہاں
اور کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں کھانا ہو گیا آپ کا ہو گیا کھانا وغیرہ
جی جی ہو گیا
ٹھیک اور بتائیے آپ کچھ
بس ٹھیک
اچھا ٹھیک کیا کر رہی ہو آپ
بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں نا
ہاں وہ تو بات ہے آج کل تو ہر ہتی اگر ہم دس میں سے پانچ بندوں کو لیں گے تو وہ بیمار ہی ہوتے ہیں
جی اور نہیں تو کیا
وہی تو مسئلہ ہے نا بیمارییاں تو زیادہ وقئی ہےپ
جی
اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے بیماریاں کیوں زیادہ ہوتی ہے انسان خود لاپرواہ ہو گیا
ہاں بالکل بالکل
وجہ سے بیماریاں اٹھتی ہیں اگر کسی کو یہاں پہ مطلب کہ کھانسی زکام ہو گیا یا سردی ہو گئی ہے وہ ایسی دوائی اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے اصل میں جو بنیادی مقصد ہے بیماری کا کیوں اڑ گئی اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے
جی بالکل
اصل میں ہر جب کوئی بھی بیمار ہو جائے جاہے چھوٹی ہے مطلب کہ آج کل یہ س سے نا لوگ کہ کوئی بیمار ہو گیا
آپ کی آواز تھوڑا دور سے آتی ہے
دور سے آ رہی ہے
جی
اب آ گئی ٹھیک
ہاں جی
میں نے بولا اگر آج کوئی بیمار ہوتا ہے نا معمولی بیمار
ہاں
تو اس پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتا ہے
جی
آج کل لوگ یہی سوچتے ہیں کہ چلو کھائیں گے دوائی ہو جائے گا ٹھیک اصل میں
اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوئے کیا اس کا جڑ ہے اور کیسے ختم ہوگی ان کو بس اتنا ہو ت ہے کیا دواائی کانا دواائی کانا
ہوں یہ بات پت ہی نہیں کہ بیماری اٹھی تو اٹھی
جی ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ہلو
ہلو
ہاں آ رہی ہے آواز
جی
میں نے بولا اصد میں تو پتاہ ہی نہیں ہے انسان کو بیماری کس وجہ سے ہوئی ہے ہلو
جی آپ کی آواز زور سے آ رہی ہے
دور سے آ رہی ہے
جی
اب آ رہی ہے
ہاں جی آپ بولییںے
میں نے بولا اصل میں تو انسان کو پتاہ ہی نہیں ن ہم نے کھایا کیا تھا کیا کھاتے ہیں کیا جو ہم چیزیں کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے ہماری صحت کے لیے یا نہیں ٹھیک ہے ایسا آج کل تو ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے مت نا
نہیں کہاں کیسے
ہاں وہی تو بات ہے نا اصل میں آج کل جو چیزیں ملتی ہیں ان میں بہت زیادہ ملاوٹ پائی جاتی ہے اس سے بھی آج کل لوگ نشے کرتے ہیں ان سے بھی بیماریاں اٹھتی ہیں
جی بالکل
ہاں اور ہوا بھی خراب ہو چکا ہے اس سے بھی بیماریاں اٹھتی ہے پیرس آج کل کسی چھوٹی جو مطلب کہ چھوٹی بیماری ہوگی کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
ہاں جی
ہ آج کل اللہ نہ کرے کیسی کیسی جان لیوا بیماریاں اٹھیا ہیں
جی اور کیا
ہمیں ہر چیز کا اپنے ٹائم پہ مطلب کہ برابر ایک مطلب کہ اچھا پراپر علاج کرنا چاہیے
استری
ایک اچھے طریقے میں علاج کرنا چاہیے جو اس بیماری کے لیے مناسب علاج ہوگا وہ کرے اور یہ مطلب کہ نہیں یہ کسی کے پاس بھی جائیں گے اور پھر دوائی ایسے ہی کہائیں گے مطلب ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جائے اس سے دوائی لے لے اپنا علاج کروائے ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے ہے نا
ہاں جی
ہوں اور بتائیے آپ کچھ
بس ٹھیک
اس کے بارے میں آپ کچھ بولو
میں بھی کیا ہی بولوں جو بولنا تھا آ نے وہ بول دیا ہوا کی وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے
ہے ن
انسانتا ہے باہر کام کر رہے ہوتا ہے پھر وہی سے اندر آتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالتا ہے ہاتھ پ اور خطہ کانا
ہوں
اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس میں کتنا جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ صاف کرنے ہوتے ہیں پہلے وہی
ہاں انسان کہاں سوچتا ہے
نہیںی میں بھی بتا رہی ہوں
ہوں اگر چھوٹے بچے ہوں گے گھر میں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کھیلے کا بندہ جب آئے گوار تھے
نہیں اگر ان کو پہلے سے ہی رکھیں گے نا عادت کے ایسا کرنا ہے ایسا ہی کرے گا وہ
ہاں ہاں
وہ کبھی غلط غلط کی طرف نہیں جائے گا
ہوں
اگر ان کا پہلے ہی دیکھا جائے گا
ہوں صحیح بات ہے
اب جب کوئی کرتا ہے پہلے کتاب نہیں دیتا ہے پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اس پہ ڈانٹتے ہیں
ہوں
کی کیوں کیا وہ کیوں کیا ہے
ہوں پہلے سے ہی تو دھیان نہیں دیتے بچے پہ بتاتے ہیں ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا چھوتا ہے اب چھ ہوتا ہے میں نے بولا پہلے سے آج کل دھیان نہیں دیتے ہیں بچوں پہ
ہوں وہی میں بھی بتا رہی نا اگر پہلے سے انسان دھیان دے گا تو مجھے نہیں لگتا اتنا ہو جائے گا جو پھر آگے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ آنائی جین کا وسلام
ہاں وہ بات ہے آج کل مطلب کہ اسلام ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے
ادا یہ مار اورک
انسان کو اپنی مطلب ہاں
جی
میں نے بولا کہ انسان کو اپنی صفائی رکھنی چاہیے اپنے آپ کی صفائی رکھنی چاہیے آس پاس کی صفائی رکھنا چاہیے
اور کیا کیا اگر انسان خود کی صفائی رکھے گے تو تو شاید اس کے اسے دیکھے کوئی اور پہ رکھیے گا
ہاں ہاں وہ بات بھی ہے آپ نے وہ بالکل صحیح بات بولی ہے
وہی اگر انسان یہ کرے گا تو شاید سے ابھی جب انسان خود ہی گندا ہوتا ہے پھر دوسروں کو بھی لگتا ہے چلے جب یہ ہے تو ہمیں ہمارا کیا ہے فار ایگزامپل کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں بہت زیادہ کمپیئر ٹو مطلب جو سے ہوگا تھوڑا سا لو ہی اور وہ بولتا ہے اب جس کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے
ہوں
وہ چلتا ہے ایسی ہی
ہاں
مطلب آئرن ہائجین کا مسللہ کپڑے صاف نہیں ہوتے ہاتھ وغیرہ نہیں دیتے اچھے سے
اب جب جو اس سے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے مطلب دو بجٹ والا وہ بول رہے ارے یار اس کے پاس تو اتنے پیسے ہیں جب یہ چل رہ انہ ج ایسے ایسے کپڑوں میں تو مجھے کیا ہے
ہوں ہوں
وہ بھی پھر ایسے ہی چلتا ہے
ہاں ہاں وہ بھی صحیح بات ہے
اس سے اگر انسان خود صاف رہے گا خود پہ دھیان دے گا اس سے دیکھے کوئی اور بھی دے گا
ہاں آس پاس کے ماحول پہ بھی دھیان دیتا دینا ہوتا ہے
جی ب بتا رہی ہوں کہ اس کو دیکھیے کوئی اور بھی کرے گا
ہاں وہ بات بھی صحیح ہے آپ کی
ہوں
ہاں ہاں وہ بات بھی صحیح بولی آپ نے ہمیں سب سے اصل میں چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھے اپنے واتاورن کو صاف رکھے
ہاں ہاں
ہے نا پہلے اپنے آپ کو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہاں
ک ایک ایک بات بولو میں آپ کو
ہف
جب انسان خود کو صاف رکھے گا نا
ہوں
تب جا کے وہ آس پاس صاف رکھ سکتا ہے
ہاں چلیے پھر ٹھیک ہے کرتا ہے کسی اور دن سے بات ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ہ
اوکے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ